ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو میک ٹیسٹنگ کا گئے
ہاں بولو بات ہی نہیں آ رہی تھی
ہاں بھائی
ہوں اور
میں نے اس کو بولا بسم کو میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے وہاں سے
پھر کیا بولا
اس نے بولا کوئی بات نہیں آپ یہاں سے کرو نا آپ کو ہو رہا ہے میں نے بولا ہاں بولا پھر کرو آپ بھی
اچھا ٹھیک
کو پھر یہ ہوگا نا مطلب نیٹ ورک ایشو
کیا پتا میں بھی کرتی نہیں اب تیس ختم مجھے ابھی کم ہی ہوئے
ہاں نہیں ہو ما جائیں گے پھر
اچھا مجھے یہ بولا آپ اگر میں پانچ آپ کے ساتھ کرو پھر اور پانچ کرو وہ نہیں آئیں گے
آپ پانچ کرو گے نا میرے ساتھ
ہاں
پھر نئے پاننچ آئیں گے نا آپ کہاں کر سکتے ہو پھر میرے ساتھ آپ کو خالی میرے ساتھ پانچ کرنے ہیں
اچھا ٹھیک آپ میں کس کو دوں نہیں
اقرا کے ساتھ پانچ کرونا کیا ہو گیا اس کے ساتھ کرونا
اب میں کال اس کے
بات کرنے میں وہ ڈائلاگ پہ ڈائلاگ بولتی ہیں وہ آپ کو خالی وہ آپ کو خالی ایک چیز بولے گی
کیا
ہاں آپ کو پیمنٹ آ گئی
ہے آپ کا اس کو کتنی پیمنٹ آںی
پتا نہیں اس کو کتنا آیا وہ پاگل ہے
یہ ہے دور پے اور مجھے بارہ سو ابھی یہ پروسیس میں ہے
تو پھر وہی آئیں گے نا آپ کو جو آپ کو باروسو ہے نا پروسیس میں
امم
وہ اب آپ کو اکاؤنٹ میں آئیں گے
اچھا ٹھیک ہے ابھی نہیں آئے
وہ آئیں گے آپ کو جلدی
جی ٹھیک ایمن دیدی نے بولا نا وہ آئیں گے آپ کو
ہاں وہ آئیں گیے
اس ٹائم میں نے آپ کو پتاہ ہے کتنے کیے تھے چھ ہی کیے تھے مجھے آئے تھے آئ مادیدی
مجھے بولا مجھے میں نے بولا آپ کو پروسیسنگ میں آیا نا آپ کو سمجھو یہ اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں
ہاں آئ ما دیدی نے بولا نا اس مطلب آپ کو بھلا مجھے کہاں پتا ہے اس نے پھر یہی سے کیا نا کل جب آئی تھی پرسوں یہاں پھر اسے کچھ کیا ہے اس کو تو پھر بولا ہاں آپ کو آئے ہیں میں نے بولا ہاں میں نے بولا پھر میں نے تو چھ ہی ابھی کیے تو پھر اس نے کیا تھا آپ کو آئے ہیں پھر دو روپئے آئےہے اکاؤنٹ میں اور اس نے ملا آ پکو بارہ سو یہ پروسیس میں ہے تو یہ آئے یہ بولا آپ سمجھیے آئے آپ کو
ہاں آپ سمجھو آپ کو اکاؤنٹ میں پیسے آئے
ہاں ہاں اس نےبولا بس ٹھیک اور
کیا بولوں میں ہاں بس ٹھیک آپ دیکھو ہم کیسے ابھی پیس رہے ہیں میں میں نے ابھی کپڑے بھی چینج نہیں کیے میں ابھی واش روم بھی نہیں گئی ہوں
کیوں
امم یہ اب کون اٹھے گا
پہلے ہی جانا تھا نا آپ کو
نہیں میری صحت ٹھیک نہیں تھی نا میں نے سوچا ٹائم مت لگے گا اس لیے
اچھا بیمار ہو
ہاں
میں بھی بیمار ہوں
اور
بس ٹھیک اور سناؤ
بس ٹھیک
اس کو کیا خبر ہے انکل کو
وہ اقرا ہے نا وہیں پہ
اچھی اقرا وہی پر ہے
ہاں اس نے بولا خاص فرق نہیں ہے
اچھا ٹھیک
بچارے کو اس کا بھی پتہ نہیں اچانک سے ہو گیا بہت اچھا انسان تھا
ہاں
سمجھ ہی نہیں آتا جنساں کو کیا ہو جاتا ہے
آ سمجھ میں نہیں
اور بھی ٹھیک ہوئے ہیں ابی ٹھیک ہوتا ہے شام کو سنتے ہیں وہ بیمار ہے
ہ اللہ تعالی اس کو شفا بخشتے
ا آپ کو پتاہ ہے ہمارے گھر میں ما ہمارے بہیں گھر سی گھر کی سائڈ سے وہ بلال بیا ہے
ہاں ہاں
اور جو نا دوائی کے ساتھ کرتا ہے آپ اس کو جانا یہاں سے بھی ہے ایک بلال بایا ویسا ہی
اچھا ٹھیک
وہ بھی کرتا ہے دوائی کے ساتھ اس کا نام ہے بلال بھیا
ہں
اس کو میں اچھے سے جانتی ہوں عنایت صاب نے بولا کہ اس نے مجھے بچپن سے پالا ہے مطلب یہ بہت اچھا تھا ہم تھے نا پرس وہ آیا ہمارے گھر ایک دو بار میں اس کو اچھے سے جان وہ چھوٹا ہی ہے اتنا ہی ہے جتنا وہ بلال بایا ہے
ایک
آپ کو پتا ہے میں نے پرسوں سنا جب میں گئی نا وہاں جب نہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی بووا کی وہ ہے فدران لا کی
ہں
ہم گئے نا وہاں ہم میں نے آٹو والے کو کیا فون وہ یہ ہم کا نیبر ہے میں اسی کوکرتی ہوں فون جب مجھے جانا ہوتا ہے نا میں سحری پے کہی اور میں کرتی ہوں اسی کو فون پھر میں نے اس کو فون کیا نا ہم کہ نا اس کے ساتھ پھر اسی نے بولا ہمیں آٹو میں بولا بلال بھائی بیمار ہے میں نے اس کو بولا اس کو کیا بات ہے بولا اس کو گلے میں کچھ الٹ ہیں وہ نا اسکو پرابلم ہے وہ بات بات نہیں کر سکتا ہے میں نے بولا ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا بولا ہاں وہ گیا تھا لیک لن اس کو اب علاج ہی نہیں ہے
باائے خدایا
پتایا ہے ہمیں کیا مجھے کیا ہوگیا اس میں نے بولا م میں اس کو اچھے سے جان اتنا چھوٹا اس کو کیا ہو گیا ابھی سب یہی تو بولا میں نے یہی بولا ن میں نے ان سب کو پتا ہی نہیں چلتا ہے
ہں
ابھی انسان ٹھیک ہوتا ہے ابھی سنتے ہیں اس کو ایسا ہے ویسا ہے
ہ اللہ تعالی ہر کسی کو رحم کرے
اورام
اور
ع مین اور کیا بتائے میں نے پرسوں ان کو بولا اب گرمی بہت ہے بولا ہاں میں نے بولا سانپ تو آتی ہی نہیں ہے وہ تو نکلتے ہی نہیں ہے بولا وہ کسی بھی ٹائم نکلیں گے اس لیے تھوڑا سا خبردار رہو ایسے مزگوم ہو گاس واس میں
ہں
ہمیں ایشا گاس میں گھومتی رہتی ہے نا
باہر م چھوڑا کیا کر اندر ہی پکڑ کرے
وہ مانتی ہیں اس کو پہلے سے رینٹ تھی جب سے وہ پیدا ہو گئی نا تب سے اس کو نیٹ تھی وہ کتنا روتی تھی جب میں واش روم جات تی تھی نہ نے آپ کیسے کیسے باش روم کے پاس مجھے بولتی تھی ن کلو نکلو نکلو نکلو یہ روتی ہے
پھر بھی مجھے بیٹھتی تھی وہ
لے کے روتی تھی نا بہت
ہاں بہت
یہ بچاری یہ بچاری بھی اتنی چھوٹی نہیں یہ لے کے نہیں روتی چپ کر کے بیٹھتی ہے مجھے
اچھی گبر ہے
اس بچارے کو میں رکھتی ہوں نہ سلاتتی ہ رکھتی ہوں کمرے میں اور پھر دیکتی ہوں بیچ دیکھ ہوناا پھر بیچ بیچ میں نظر دیتی ہوں نا یہ سوئیی ہوتی ہیں انشاء اللہ وہی پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ نہ دن میں سو تھی نہ رات کو کو خدا کی قسم وہ آج بھی ویس ای ہے اس کو آج بھی نیند نہیں ہے
آئے گی اس کو فرق تھوڑی تھوڑی بڑی ہو جائے گی نا
ہ مجھے بول رہی تھی دیدی اس کو سکول ڈالو کرنچ
ا ابھی کہاں ڈال سکتی ہو
میں نے اس کو بولا میں نے بولا اس کو یہ ابھی چھوٹی ہے ابھی کیا کرنچ میں ڈالیں گے اس کو اس بچارے کو تو پریشر پڑے گا نا
ہاں او پر سے یہ کمزور بھی ہے نا
یہ ابھی دو سال کی ہونے والی ہے اکتوبر میں ہو جائے گی دو سال کی
ابھی کہاں چھوڑ سا ک
میں نے بولا جب چار سال کی ہو جائے گی تب ڈالیں گے سیدھے اسکول پری نرسری میں نرسری میں کرنچ میں ڈالنا ضروری ہے
می کرینچ میں اتنا ہوتا ہے وہ کھیلتے ہیں کودتے ہیں
ہاں لیکن وہ بھی مت ابھی ڈال سکتا نہیں یہ ابھی چھوٹی کہاں بیٹھے گی ایک بچاری کو اس کو کچھ اس کے ساتھ ظلم ہو گیا اب دوسرا ظلم بھی کروں گی
نہیں نہیں میں بھی وہی کہہ رہے ابھی مت ڈالوں
بول رہے ہیں کہ ہمیں سارے بچے گئے ہیں
ہاں بولا اپ چھوڑو تو مجھے ابھی نہیں چھوڑنا ہے اس کا پاپا نہیں مانتا ہے
وہ کس کو چھوڑے گی
اس کو وہ جاتی ہے ڈاکٹر واکٹر کے پاس
وہ جاتی ہے اس کو بولا ہے ڈاکٹر نے نا اس کو نا اس کو یہ ہے پرابلم ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہو جائے گی
اچھا ٹھیک تو وہ بہت بڑی ہے نا لیکن
وہ بڑی ہے ورنہ کیا اس کو پیریڈس بھی آتے ہیں
ام آتے ہیں
ہاں
اچھا ٹھیک
اس کو کرتا ہے نا خدایا اس کو چینج کرتے ہے نا ماں باپ ہی
ہ اچھا اس کو نہ انس شردی کی وہ
ہاں
اچھا ٹھیک
آپ کو کس کا لگا
مجھے لگاؤ آپ چھوٹی کی بات کر رہی ہو
چھوٹی کا کیا کیا اس کا کیا ہے
اس کو مطلب بچہ بچہ ہے
نہ کچھ بھی نہیں
ہوں
وہ تو بہت بڑی ہے اس کی ایج بھی ہو گئی ہے اب کہاں ہوگا بچہ
ام
آپ کو میں ایک بات بتاؤں گی
ہوں
آ جانتی ہو راجو ببھیا کو جو یہاں پہ ہے
ہاں ہاں میں نے فوٹو پہ دیکھا ہاں
چھوٹی دیدی اس سے بڑے ہیں
ہوں
وہ سب سے چھوٹا ہے ان سے
ام
کی بیٹی ابھی ٹینتھ میں پڑھتی ہے خود ہی دیکھو اس اس سے بڑی اس سے بڑی ہے چھوٹی بھی اور دیدی بھی وہ ان سے چھوٹا ہے
اچھا
وہ بڑے ہیں اب ان کو کہاں بچے ہو جائیں گے ذرا مجھے بتاؤ
اب اس کو آنا تھا مانگتا بچہ
اس کو بولا ممی جی نے اس کو بولو مجھے
ہوں
بولا آپ چھوٹی کو دے دو ایک
ہ بولو میں
سنو نا بولا آپ چھوٹی کو دے دو ایک تو بولو جو اگر آپ کو ٹونز ہوں گے نا تو پھر ایک چھوٹی کو دینا جانو میرا پیٹ میں تھی
اچھا ٹھیک
کو دے دوگی میں نے بولا ٹھیک ہے میں دے دوں گی پوچھو اس سے اگر وہ لے گی تو ٹھیک ہے میں دوں گی
ہوں
پھر میں نے چھوٹی سے کہا میں نے بولا اگر آپ آ کو اگر آپ بولو گی تو میں آپ کو دے دوں
کاٹو پہلے فون کرو پھر سے فون دس منٹ ہوئے زیادہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
کرو پھر وہی سے اور